ہوں کیا آپ ٹھیک اچھے سے ہاں اچھے سے آپ ٹھیک
کیسے چل رہی ہے آپ کی
بس ٹھیک
وہاں سے بارش ہو رہی ہے
ہاں
بارش ہو رہی ہے
ہاں یہاں سے بہت ہو رہی ہے
یہاں سے بھی ہو رہی ہے ٹھنڈ بھی ہے بہت
یہاں سے اوولے گر رہے ہیں
اول اوہ می نہیں یہاں بارش ہو رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے بہت وہ بارش ہونے والی ہے اور
ہاں ہونی چاہیے
اچھا آپ سنے آپ کی صحت ٹھیک ہے
ہاں آپ کی صحت ٹھیک ہے کھایا کھانا وانا
ہاں کھانا بھی کھایا آپ نے کھایا
ہاں ہم نے بھی ابھی کھایا
کیا پکایا تھا آج آپ نے
آج ہم نے پکائے تھے بھنڈی کی سبزی
اچھا بنڈی میری فیوروریٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے بھنندی ہم نے پکڑے تھے آلو
اچھا آلو آلو از میرا فیوریٹ
اچھا آو یو فیورٹ تو ہم ایکسچینج کر لیں ہ
ہاں
کوئی بات نہیں کچھ اور بات کریں آپ ہم مجھ سے
ہاں آ بولی بس
ماما ٹھیک ہے
ہاں مما اچھے سے
آنٹی ٹھیک ہے گرینڈ ماں ٹھیک ہے ساری گئی ٹیوشن آج
ہاں وہ نکلی نہیں وہ نہیں وہ آج نہیں گئی ہے
اچھا وہ کہہ رہی ہے آج بارش ہے آج نہیں جاؤں گی میں نے بھی بولا اس کو مت جاؤ آج
اچھ اور سنائیے
آپ کوتنائ کچھ میں کیا بولوں اور بتاؤ یہاں سے اب ہم ڈررجی
نہیں نہیں ہمارے سائڈ سے تو میکڈم بھی پڑا ہے
اچھا
ہاں ہاں اس کو ہو گئے ایک دو منتھ
ایک دو مان ارے ہمیں تو ایک دو مان تو مجھے لگتا ہے ابھی ایک دو مان تو اور لگیں گے تبھی جا کے کہیں اگرب ڈالیں گے ہاں
اب آئیے گا آپ ہمارے گھر
ہاں آئیں گے ان شاء اللہ آئیں گے آئیں گے آپ کے گھر تو ضرور آنا ہے آپ کی کر کو ہمیں ضروری آنا ہے کیا کہہ رہے ہو آپ اچھا بگی آیا
ہاں نہیں وہ بھی آئے گا دس پندرہ دنوں میں
اچھا اور وہ دوسرا بیے تج ثاقب ہے وہ کہاں پہ ہے
ہاں وہ ابھی گیا ہے کوٹ
اور چھوٹا والا
ہاں ب تو گیا ہے دکان پہ
اچھا اور آپ کا بھائی دو دوسرا والا
ہاں وہ اندر ہمیں کام چل رہی ہے نا دوسرے مکان کو
ہاں
ہاں وہ انہیں کو ہے انہیں کے پاس ہے
اچھا اور سنائیے کچھ مجھے بتائیے آپ کے یہ ویکیشنس ایکسٹینڈ ہو گئی ہے آپ ٹو ٹوینٹی سکھ جولائی
ہاں
اچھا آپ کے تو مزے ہو گئے ہے نا
ہاں ہاں
ہاں اور سب کچھ
جش
بس اور کیا
اور کچھ اچھا سا سناؤ نا کچھ جیسے مجھے کچھ اچھا لگے اب کچھ اور بات کرو
ہاں بس کیا ہی بات کریں
آ پلیز دیکھتے ہو ٹی وی شی وی یا کیرم وغیرہ نہیں کلتے ہو ویکیشن
تر نہیں دیکھتا
اچھا
میں کتابوں کے ساتھ ہی ہوتا ہوں زیادہ تر
اچھا وہ آج کل کے ورنہ بچے کہاں کتابیں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ تو ٹی وی اور میرا بیٹا ہے نا او او اتنا ٹی وی اتنا افون کتابوں کا ہاتھ بھی نہیں لگا
نہیں نہیں فون چلانا بھی اچھا ہے اگر فون پہ اچھی اچھی گیمیں کھیل رہا ہوگا الگ جیسے
نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ج نہیں نہیں نہیں نہیں زیادہ اچھی بات نہیں ہے اسی کے ساتھ لگا رہنا اٹھنا ہی نہیں کھانا لگاؤ تو بلاؤں کھانا کا کھانا کا آتے ہی نہیں ہے کھانا بھی ٹھنڈا ہوتا ہے گند یہ ن یہ گنا بھیی ہے تو اس کو یہ خیال ہی نہیں رہتا ہے بچوں کو کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیا سنانا اور تو بہت کچھ سنانا ہے ابھی اور کیا سنا رہیوں جو میں اپنے بیٹے کی کر ت ت سنا رہی ہوں اور وہ کیا پتا ہے کیا کر رہا تھا جب چھوٹا تھا اتنی چخ ہے ابھی بھی دیتا ہے کبھی کبھار چیک چیک آپ کرتا پتا نہیں کیا کرتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے کرنٹ مت لگتی ہے اس کو پیچھے سے ہ وہ کیا کرتا ہے میرے اللہ میں ڈر جاتی ہوں اس سے پھر میں دیکھتی ہوں میں نے اس کو بولا کر دے دو آپ لیکن اب تو بڑا ہو گیا ہے ماشاء اللہ اب تو یہ تو شرم کی بات ہے اگر وہ ایسا کرے اور اور سنائیے آپ کچھ
کتنا پانی جمع ہو گیا آپ کے سائڈ سے
نہیں نہیں نہیں ہمارے سڈ نے اللہ نہ کرے ایسا ہو میں تو مر جاؤں گی گی میں تو مر جاؤں گی میں اسی پانی میں ڈوب کے مر جاؤں گی اگر پانی جمع ہو ہو گیا خدایا ہو ہو ہو ہو ہو ہمیں چائے دو میں اتنا پانی ہوتا تھا ن نے ہم رو اس دیکھتے تھے اب چڑھ گیا چڑھ گیا کتنا چڑھ گیا کنا ن اتر گیا پھر اس کی گندند ہمیں مٹانی ہوتی تھی اوو ہوو ہو اللہ آب ہمیں آرام آرام دے ہاں
اور سنائیے
اور کیا سنا ہو اتنا سارا کچھ سنایا ہاں اب آپ سناؤ کچھ میں نے اتنا سارا سنایا اچھا آپ کے گھر میں بہت سارے درخت لگے درخت لگے ہوئے ہیں کون کون سے مو جات نکلتے ہیں آپ کے گھر میں
تو کیوی نکلے ہیں اس سال بہت سارے نکلے ہیں اور ایک تو انگور ہے اور یہ ہے انار کا پیڑ
نہیں ہوتے ہیں اچھا انار بھی ہے اچھا ماشاءاللہ اچھا
ہاں اور سناائیے
اور آپ سنائیے میں کیا سناؤوں
پیڑ ہے
ہمارے گھر میں انجیر کا ہے یہ نا انگور ہے انار کیوی ہے سیب کا ہے اور نہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو لیمبو کا ہے سبزی ہے ساگ ہے دنھیا ہے مرچ ہے کیپسیکم ہے
اور کیا ہے اور بھی لگائیں گے اور بہت کچھ اور بتائیے آپ کچھ
ہاں بس
بتائیے نا یہ ساہیح ہے ادھر
نہیں
صاہی اور ادھر آئی ہے اس کے بعد تمہاری بھاری ہے
میں نے میری بیٹی ہے نا اس کو کیا کہوں میں اس کو عقل ہی نہیں پتا ہے اسے عقل ہی نہیں ہے پتاہ نہیں کب ائی گی اسکی عقل میں کہتی ہوں ذرا وہ کرو یہ کر کرتی ہی نہیں ہے صرف بیٹھ رہتی ہے فون کے ساتھ فون کے فون تو چسچکا لگا ہے آج کے بچوں کو
ہاں ہاں بس میں نے کوئی پتا نہیں کیا ہے بس میرے کوئی پتاہ نہیں کیا ہے میں صرف پڑھای کے ساتھ ہوں
ہاں آپ تو فون کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی آپ تو فون کے بدلے کتابیں کتابوں کا ہاتھ لگاتے ہو ہے نا
ہاں
با ا س کی پاس بماری ہے کون کرنا ہے آپ کو اس کے بعد آپ تیار نہ کیا کرنا ہے ہاں وہ گیا ہے کہیں پاس تھا اس کے پاس پیسے نہیں ہے شاید پھر بھی فون کر کے پوچھو واپس ہویا
اور سنائیے نا یہ کیا آپ گھر کی باتیں ہی کرتے رہتے ہو
یہ صاہی کہہ رہی ہے مجھے پاستا لانا ہے پاستا لانا ہے آپ کو مچائے گی گند ادھر اس کو کیا کرنا ہوتا ہے بس یہی گند مچاتی ہے کچن میں
میرے لیے بھی لا لینا میں پھر کل پرسوں آ کے لے لوں گا
اچھا ارے آپ تو ہے بادشاہ آپ کو جب چاہے تب لا سکتے ہو آئی بی ہے اور
اس اور سنائیے آپی
ابھی ابھی ہے ابھی ہے ٹائم برابر کرنا غلط نہیں کرنا میری ساتھ مجھے سونا ہے مجھے نیند آئی لیکن کاری دیکھ میرا میری نیند ہی بھاگ گئی
آپ اتنی سوتا کیوں ہو آپ اتنی سوتی کیوں ہو
یہ میری یہ ہے جینس میں ہے اور یہ میری ہم سوتے ہیں سب اچھے سے مجھے نیند کے بغیر مجھے مزہ ہی نہیں آتا ہے م نا ضروری ہے نیند کرنا
ہاں ہاں ضروری تو ہے
ہاں اب میں نے دیہت کاریہ دیکھا تو میری نیند بھی بکی
مند باگ گئی
ہاں اور کیا اور سناک شام ک مجھے یہ کلیئر کرنا ہے سب کچھ اور سنا ہے آپ کچھ
بس آپ ہی سنائیے ایک بات بولوں گا بارش اتنی پڑ رہی ہے مگر گرمی اتنی ہی ہے
نہیں نہیں آج نہیں ہے گرمی بیٹا آج نہیں ہے ایسا مت بولو ٹھنڈی ہو گئی ہے اور ٹھنڈی ہوئی اچھا تو اور س کچھ بتائیے نا بیٹا
اور اور س نہیں
میں کیا بتاؤں ہاں یہ کیا ہو گیا اس کو
ابھی ہے ابھی ہاں ہاں
ابھی ہے تو لیکن یہ کچھ ہو گیا مجھ میرے فون کو کچھ گ جیسا ہو گیا اور کیا سناؤ ابراہیم نظر نہیں آا ابراہیم آیا تھا ٹیوشن
ہاں نہیں وہ نہیں آیا تھا ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حاظ
اللہ حافظ اللہ حافظ
پیز پا بھائی ٹاٹا آگے کبھی نہیں دیکھانا مجھے اپنا آپ
نہ